ہلو
ہلو آواز آ رہی ہے
جی ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کیسے ہو
جی انشاء اللہ میں بالکل کی ریات سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسے ہو
ہاں میں بھی بالکل خھیریت سے ہوں چست ہوں تندرست ہوں مست ہوں اور درست ہوں
اچھا اور کھانا لائی
ہاں کھانا کھانا وغیرہ ہو گیا کافی دلچسپ کھانا تھا مسالہ بہت سواد آ گیا کھانا کافی
اچھا تو کیا بتائیںاں آج آپ کی امی جان میں
ہاں کچھ خاص نہیں بس تھوڑا ساھا کھانا بڑھیا سوستھ کھانا تھا مزہ آیا کھانا کھا کے
اچھا میری امی جاننی ہیں تو آج بریانی پکائی تھی گرما گرم بریانی اور وہ بھی نا نہاری بھی پکائی تھی میری
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ مجھے تو تھوڑا ہلکا کھانا ادھک پسند ہے گرمیوں میں تو میں تو وہی پسند کرتا ہوں جیسے کہ سلاد کے ساتھ ساتھ کچڑکا کھانا کھا لیا جیسے دہی ہے تو کئی سارے کھانے ہوتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں
جی جی بالکل اور فرمائیے جی اور سب کہہ رہے تھا آپ کے گھر پہ
ہاں بالکل سب خھیری ہوتے ہیں مست ہیں درست ہیں وہی بات ہے کہ سب لوگ مست تے ہیں اور اللہ کا شکر ہے رحم ہے اور بڑھیا ہی ہے
جی ہے الحمد اللہ بالکل اور میں بھی نا فری بیٹھی تھی میں سوچ رہی تھی کیوں نہا آج ہم کھانے کے بارے میں گفتگو کریں
ارے بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بہت اچھا موجود سنا ہے
ہاں جی ا ویسے نا ہیلو
ہاں ہاں بولیے بولیے
ویسے نا آپ کو دیسی کھانا پسند ہے یا پھر کیسا کھانا پسند ہے باہر کا کھاتی ہو یا گھر کا چولہے کا پکا ہوا
ارے بالکل ماشاء اللہ یہ تو آپ نے کافی دلچسپ پرشن کیا ہے مجھے تو ویسے دیسی کھانا کھانا ادھک پسند ہے
جی جی بالکل بولوانا ہاںانانا ہماری زندگی کی بنیادی جل رقو سے ایک ہے اچھے کھانے سے نا جس کو تندرست رہتا ہے
ارے بالکل بالکل آ آپ نے بہت صحی فرمایا ہاں یہ بات صحی ہے کہ آپ دیسی کھانا کھا کے چست تندرست اور مست سوستھ بھی رہ سکتے ہ لیکن اگر آپ اس کی جگہ پر فرسٹ فوڈ یا جنک فوڈ کھانے کا اپیوگ کرتے ہو تو آپ کا شریر بیمار ہی پڑ سکتا تا ہے تو میں تو یہی صلاح دوں گا کہ آب جتنا ہو سکے اتنا گھر کا کھانا کھائیں اور باہر کے کھانے سے بچیں
جی جی جی ان شاء اللہ بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو باہر کے کھانے سے نا بچنا چاہیے میں نا آج گئی تھی میں بازار گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا میںس وہاں سے لینے گئی تھی تو میں نے دیکھا تھا وہ جو ہلوائی تھا اسی آئل کو نا بار بار میں یوز کر رہا تھا اس کی کڑائی میں جو پرت جم جاتی ہے نا وہ کتنی ہانیکارک ہوتی ہمارے لیے پھر بھی اس نے نا اس آئل کو چینج ہی نہیں کیا تھا کتنا ہان کارک ہوتا ہے ہمارے لیے نا باہر کا کھانا
ارے بالکل آپ نے بہت صحی فرما یہ بات تو کافی نقصان داک ہوتی ہے ہمارے شریر کے لیے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک ہلوائی ہے وہ اپنے آئل کو جیسے کہ ہمارے جو س ایس آئی ہوتی ہے نا فوڈ سرکشا سیکورٹی ڈپارٹمنٹ والا ہوتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک آئل کو ادھکتم دو بار یا تین بار گرم کرنا چاہیے لیکن جو ہلوائی والے ہوتے ہیں تو وہ ایک آئل کو کئی بار گرم کرتے ہیں جس کارن وہ آئل ہوتا ہے نا تو وہ کالا کالا پڑ جاتا ہے جو فری آکسیجن بناتا ہے لیکن جو فری آکسیجن ہوتی ہے نا جیسے کہ آپ کو اس کے بارے میں جانکاریوں آکسیجن کی کتنے پرمانو ہوتے ہیں شاید آٹھ ہوتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ادھ مل جاتا ہے تو ہمارے جو ا سوسن وہ تنتر ہوتے ہیں جو ہماری آسیی وغیرہ ہوتی ہے نا تو ان پر وہ کافی سارا افیکٹ ڈالتا ہے فری آکسیجن بولتے ہیں اسے تو وہ ہمارے شریر میں کینسر تک کا کارن بن سکتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں ا باہر کے کھانے سے جیسے کہ سم سموسا کچوری کچھ بھی ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور ادھکتر جیسے کہ موق جیسے کہ جو فیٹی لوگ ہوتے ہیں تو تھوا موٹا پاتا ہے تو ان کو تو یہ سب کھانے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کیونکہ یہ ایکسٹرا فیٹ کی سمسیا رہتی ہے تو لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے اور اپنے جو زندگی ہوتی ہے جو انمول زندگی ہوتی ہے اسے سدار کرنا چاہیے اور اپنے سواستھ پر دھیان دینا چاہیے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرم آ رہے ہو جی آپ ن ا ویسی نا تمہیں کون سا کھانا پسند ہے
ارے میں نے آپ کو بتایا ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت لذیذ پرسن کیا ہے تو میں تو مجھے تو باہر کے کھانے کی اپیکھا گھر کا دیسی کھانا کھانا بہت پسند ہے جس میں گھر کا دودھ دہی وغیرہ وغیرہ کاری ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ماشاء اللہ مجھے تو گھر کا کھانا ہی حدک پسند ہے
جی جی بالکل مجھے نا اپنی امی چاند کی گھر کی ہوئی بریانی گھر کی بنی ہوئی بریانی بہت پسند ہے اور دال چاول سبزی روٹی یہ ساری چیزیں نا مجھے بہت پسند ہیں
ارے بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا گھر کا کھانا تو ہر کسی کو ہی پسند رہتا ہے لیکن آج کل کیا ہے کہ جو ماڈرن لوگ ہوتے جا رہے ہیں آدنک بڑھتی جا رہی ہے اور جو پرک آواز کو نشٹ کرتے آ رہے ہیں اور لوگوں کا بھی ادک باہر کا کھانا جیسے کہ موموز سنگر وغیرہ میں تو نام ہی نہیں جانتا جیسے کہ نام ہوتے ہیں نا ہٹ ڈگ آپ نے دکھا ہے ہٹ ڈگ کیا ہوتا ہے ہٹ ڈگ
نہیں نہیں نہیں نہیں
تو دیکھو ایسے ایسے نام ہوتے ہیں ہاٹ ڈاگ کون سا کون سا ڈاگ تو آپ نے یہ سب دیکھو نام کیا ہوتے ہیں تو مجھے تو نام سن کر یہ سڑگتا ہے نے کیا ہوتا ہے ہو بھائی ہوٹ ڈگ تو تو یہی سمجھ کے کہ رہ جاتا مسالا یہ چیز ہے تو میں تو باہر کے کھانے سے بچتا ہی ہوں دیکھو آپ نے کیا نام رکھا ہے کھانے کا ہاٹ ڈاگ ہمیرےڈو گرم کتا تو یہ کیا ہوتا ہے تو میں تو ای س کھانے سے بہت زیادہ بچتا ہوں
جی جی بالکل ویسے نا کئی طرح کے نام ہوتے ہیں کھانے کے تو ویسے نا مجھے تو نا زیادہ تر س نا بریانی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بس یہ آپ کو کون سی بریانی پسند ہے کھانے میں چکن بریانی اور یا پھر گھر کی بنی ہوئی بریانی ہوتی ہے
تو دیک کوکر کی ویج بریانی کھانا ادھک پسند کرتا ہوں کیونکہ مجھے ماںسحق آانی سے بہت زیادہ نفرت ہے نہ ہی میںا دوسروں کو کھانے کی صلاح دیتا ہوں نہیں میں خود کر تا ہوں میں تو یہی کہتا ہوں لوگوں سے نہ ہی آپ انڈا وغیرہ کھائیں اور نہ ہی ماسک آئے کیونکہ اس میں دوسرے جیووں کی جان جاتی ہے تو اگر آپ دوسرے جیبوں کی جان جان لے کر خود کا پوشن کریں گے تو یہ آپ کے لیے ہانیکارک ہوگا اور اللہ پر اللہ بھی آپ لوگوں پر اتنا کہہر برسائیں گے کہ یہ جو آپ کا شریر ہے نا کھانا کھا کے دوسروں کا مانس کھ کے بن رہا ہے تو وہ بھی بہت سارا کشٹ پائے گا اور ا انت میں آپ کا جو شریر ہے اس درگتی بھی ہو سکتی ہے تو آپ میں تو کہوں گا کہ آپ بھی ایسے کھانا کھانے سے بچیے نہ ہی آپ مرغی کتا بلی کچھ بھی نہ کھائیں اور اپنا جتنا بھی ہے دیسی کھانا کھائیں اور اپنی صحت کا دھیان رکھیں کیوںک جیسے ہی آپ ناس کاؤ گے تو آپ کا جو شریر ہے نا تو جو آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی سارے سائنس سے سائنٹیفک لوگ ہوتے جو بتاتے ہیں کہ ماس ہمارے شریر میں پچتا نہیں ہے وہ کیول گلتا ہے تو آپ کو مانس کھانے سے بچنا ہی ہوگا
جی جی ان شاء اللہ بالکل اور ویسے نا مجھے تو نا سب سے زیادہ پھل فروٹ کھانا پسند ہے پھل فروٹ بھی نہا کئی گرمیوں میں کھاؤ فریج کرکھا ہوا آم تربوز کھاؤ تو کتنا آنند آتا ہے
ارے بالکل بالکل یہ آپ نے بہت صحیح فرمایا میں تو گ وں میں تھوڑے رسیلے پھل یا جوسی پھل کھانا بہت اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل نا کھانے کے ساتھ ساتھ میں نا پان جو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کچھ بھی پھل فروٹ کھاؤ پھر اس کے ساتھ میں لسی وغیرہ ہو یا سکنجی وغیرہ ہو پھل فروٹ کے ساتھ میں مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے میں تو پر ڈے کھ کھاتی ہوں کچھ بھی پھل فروٹ کھاؤں تو اس کے ساتھ میں نا سکنجی وغیرہ یا لسی وغیرہ رور بنواتی اپنی امی جان سے
بالکل بالکل ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بہت صحیح فرمایا میں بھی ہی صبح جیسے خالی پیٹ دہی اور دہی کے بعد تھوڑا جیسے کہ ایک آپ نے بتایا سکنجی ہوئی نہیں کی وہ بھی لے لیتا ہوں کبھی کبار اور اس کے بعد تھوڑا کھانا کھانے کے بعد نیمبو پانی کا استعمال کر لیتا ہوں اس وہح میری ایسی ہی رہتی ہے کافی دلچسپ وہح رہتی ہے اور میں تھوڑا پوشٹک کھانا کھانا ادھ پسند کرتا ہوں بجائے م میٹ اکے تو مجھے ماس میٹ سن کے تو مجھے بہت اچھا برا لگتا ہے مطلب مجھے ن سی آنے لگتی ہے مطلب میرا من ہی بالکل برا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا مار سن کے جیسے کوئی لوگ بولتا ہے نا کہ میں نہیں میٹ مٹن وغیرہ وغیرہ کھایا تو مجھے ماشاء اللہ اتنا برا لگتا ہے کہ یہ لوگ زندہ کیسے ہیں یہ سب مس مس کھا گئے تو مجھے بہت بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے لیے جتنی کئی ساری چیزیں بنائی ہیں ہمارے جو بارت دیش ہے اس کی جو پاون بھمی دھرا ہے اس پر کئی ساری وستویں ہیں جو آپ کھا سکتے ہو جیسے کہ ہمارے جو ہندو دھرم کے لوگ بھائی ہیں نا ان نے چھپن بو بتائے ہیں تو آپ اپن بھوک کا استعمال کر سکتے ہو یہ کیا ہی ہے آپ میز مکرا کانا یہ کوئی پوشٹک آہار تھوڑی ہے آپ کو تھوڑا پوشٹک لینا چاہیے اور مفید غرذا کے سھ اپنے جین کا دھیان رکھ نا چاہیے
جی جی بالکل مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
بالکل بالکل مجھے بھی آپ سے گپتگ کر کے بہت زیادہ اچھا لگا تب چلیے ملتے ہیں اگلی کال میں تب تک کے لیے خدا حافظ
جی اللہ حافظ